نہیں ہو اور خری ہاں خری ہاں چ بیا
جی ٹھیک ہے آپ گھر والے ساری ٹھیک
ہاں ہمار والے دن ٹھیک ہے اللہ کی دو آھا سب ٹھیک ہے
چلو جی اور سنائیں کیا کر رہے وہ
اس نے سوچ فری بیھے سے سوچا کہ کال کر لیں
چلو ج اور سنا کیا کرتے ہیں
کچھ نہیں کر رہتے ابھی تو فری بیٹھے فی الحال
میں بول رہا ہوں پروفیشن کیا کرتے ہیں
ہلو
پرفشن کیا ہے آپ پروفیشن کیا ہے آپ کہی بول رہا ہوں
کیا کرتے ہیں ہلو
ہلو
جی میں بول رہا ہوں آپ کا پروفیشن کیا ہے آپ کیا
ہم لوگ کیا کرتے ہیں
ہاں
ہم تو پڑھائی کرتے ہیں ابھی
چلو ٹھیک ہے ایسے ہی ب ہو رہا تھا کہ کیا کرتی ہو جاب و کچھ مت کرتی ہو ایسے ہی
ہوں
اور سنایں
آپ سنائیے آپ کا کیا خیال ہے آن لائن شاپ کے بارے میں
جی میں یہی سوچ رہا تھا کہ کچھ آرڈر کر لوں اب تھوڑا کنفی چوںکہ آن لائن کرو آف لائن کروں
ہاں ہمیں تو زیادہ تر ہمار آف لائن شاپنگ بھی کرے ہمارے لیے
جی بہتر ہے لیکن میں تو آن لائن آن لائن شاپنگ کر ہوئے بھی بہت سارے فائدے ملتے ہیں چکہ اس کے نقصانات بھی ہیں لیکن اس کے فائدے بھی ہیں
چیزیں خرید سکتے ہیں
فائدوں میں تو یہ سب آئے گا کہ ہم دن کے چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی ٹائم اپنا آرڈر کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز دیکھ سکتے ہیں جو ہماری مارکیٹ میں ملتی بھی نہیں ہوگی وہ بھی ہمیں دستیاب ہو جائیں گی اور
ہ
جی اور یہ مسئلہ ہے کہ آج کل تو آپ کو پت ہی ہوگا ٹریفک بہت سارا ہوتا ہے اور ایک ایک کلو میٹر چلنے میں ہمیں دس بارہ منٹ لگ جاتے ہیں گاڑی میں ٹریفک کی وجہ سے اور دو چیز چیزیں لینے میں ہی ہمارا دن چلا جائے گا جی اور آج ک اج کل کے زمانے میں جس کے پاس وقت کی پابندی نہ ہو وہ تو میرے حساب سے ناکام ناکامیابی آپ سمجھو اس لیے ہمارا کافی سارا وقت بچ جاتا ہے
اور کبھی کبھار ہاں
یہ سب سے اچھا مجھے لگتا ہے اس کا یہ فائدہ ہی ہے
وقت کی پابندی
ہاں اور جیسے کہ آف لائن کی شاپنگ کے مقابلے میں اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بھی کم ہی ہوتی ہے جوونک انہیں تو نہ تو خرچ اچا لگ جاتا ہے اسٹاف اتنا نہیں ہوتا ہے اور ایسے اسٹورز پہ رینٹ وینٹ اور بنانے کے خط چ وہ بھی نہیں ہوتا ہے ہاں اور جانا ہی نہیں پڑتا گھر پہ پہنچ جاتا ہے
ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے پر ہمیں نا آف لائن سے آن لائن سے بہتر آف لائن اس لیے اس میں سامان کچھ منگائے ہم ا کچھ آ جائے تو
ہاں یہ تو فائدے ہوئے تھے لیکن نقصانوں میں تو تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کچھ بھی آرڈر کر سکتے ہیں وہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ وہی آئے گا اور آج کے زمانے میں تو بہت سارے فراڈ ہو رہے ہیں ہر ٹائم تو بیچنے والا ہے اچھا نہیں ہوگا ہر ٹائم وہ نم میں نہیںگا گا ہر ٹائم وہ ہمیں اچھا پروڈکٹ نہیں رہ لیر کر سکتا ہے کہیں کہیں بھی تو تو ہم کسی چیز کے لیے اس کی آرییجنل برانڈ خریدنے کے لیے پیسے دے دیتے ہیں لیکن وہ اس کی دوسری بھیچتے ہیں یا اس کا ڈوپلیکیٹ کوئی چیز بھیچتے ہیں یا کوئی چیز اگر نازک ہو جیسے کہ فون ہو ہ گلاس کا کچھ چیز بنا ہوا ہو یا کوئی ڈیکوریشن کا بھی چیز ہوتا ہے وہ بہت نازک ہوتا ہے اس سے اس میں ٹوٹنے کا خطر ہوتا ہے کیونکہ وہ ہماری گاؤں کی ک پ سڑکوں سے آتا ہے بائک پہ یا گاڑی میں یا کسی بھی ذریعے سے آ جاتا ہے ہمارے پاس اس سے اسے
ہاں ہاں ایسے بھی ہوتے ہیں
اور سب سے یہ مسئلہ ہے کہ ہر جگہ تو آن لائن نہیں پہنچکتا جو کہ ہمارے گ ہمارے دیش میں بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے ہ اس سے وہ اس وہ نامت نامت ہی سمجھ لیجے مروں میں رہتے ہیں
ہاں
خالی شہر سے شہر ہے یا کوئی اچھا اچھا گاؤں جو ترقی یافت گاؤں ہے وہاں
ہاں ہاں اب تو کف گاؤں میں بہت ترقی ہو چکی ہے زیادہ تر اچھا
جی
اور فی الحال کچھ ہی گؤ ایسے ہوں گے جنوں میں ایسی سوھائیں نہیں ہوگی
جی بے شک بے شک یہ تو ہے ابھی تو ہمارا دیش ترقی کہ کر رہا ہے ابھی تو بہت سارے گاؤں میں بھی یہ والی فیسلٹیز دستیاب ہو رہی ہے روڈیں نہیں بھر فری ہے انٹرنیٹ بن رہا ہے ٹاور بن رہے ہیں جس سے ہم آپس میں بات چیت اچھے سے کر سکتے ہیں
ہاں سب سے زیادہ یہی انٹرنیٹ کی زیادہ پرابلم ہوتی ہے اسی لیے سب سے پہلے یہی سالو ہو جائے تو ٹھیک ہے
جی بالکل میرے حساب سے تو اصل جو اس کا ایک مسئلہ ہے جس سے ہر کوئی اسے دستیاب نہیں کر سکتا ہے ایسی فیسلٹیز کو وہ ہو ہے یہ مسئلہ کہ ہر کوئی ہمارے دیش میں دیکھ لو ہر کوئی تو پڑھا لکھا نہیں کیا اد ہے پڑھے لکھے ان میں بھی آدو پڑھوں لکھوں میں بھی ہے جنہوں نے پڑھیا لکھا ہے انہیں بھی فون چلان نہیں آتا ابھی تو آتا ہے ابھی تو چھوٹے بچوں کو بھی آتا ہے لیکن اس میں ساری بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جیسے کہ ہمیں آن لائن ٹانزیکش کر آنا چاہیے ہمیں لکھنا آنا چاہیے جیسے کہ ایڈرس ہو گیا یا کوئی اکاؤنٹ ڈیٹیل ہو گئی یا لاگن ڈیٹیل ہو گئی وہ کرنے کے لیے ہمارے ہم تو ل ہو چاہے ہم پڑھے لکھے ہونے چاہیے اور اس سے جیسے کہ ہم اپنی بوڑے بزرگ کی بات لے لی وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہے وہ تو کچھ آن لائن آرڈر ویسے کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس سے والی سویدھا پہنچتی ہی نہیں ہے
ہاں خص کل کے بڑے وڑ ہاں
میرے حساب سے تو سب سے بڑا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈرا بیک یہی ہے
ہوں
اور یہ بھی بات ہے کہ اگر کوئی چیز ہاں اگر کوئی چیز آج پسند آ گئی تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ابھی اگر آپ پسند کریں گے تو ابھی آپ کے پاس پہنچ جائے گی کہیں کہیں پہ تو یہ دس دن بھی لے جاتا ہے ہفتہ بھی لے جاتا ہے آٹھ دن بھی ایسے ہوتا ہے اور کہیں کہیں تو ڈیلیوری اگر دکھا رہا ہے دس تاریخ کو ہی پندرہ تاریخ کو بھی پہنچ سکتے ہیں کچھ ڈلع کی وجہ سے
ہاں ایسا بھی ہو جاتا ہے اس میں کافی ٹائم لگ جاتا
آپ دیکھ لیجے کسی چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ دس تاریخ کو ہے اگر وہ نہیں پہنچے گا تو اس کا فائدہ ہی کیا پھر اگر وہ گیارہ کو پہنچے یا بارہ کو پہنچی
ہاں ٹائم پر ساری چیزیں موجود ہو تو اسی میں فائدہ ہے
جی
اور پھر بھی کافی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم آن لائن شاپنگ سے جو بھی سامان منگاتے اس میں کچھ پرابلم آیا ہے تو اسے ریٹرن کرنے کے لیے بھی ہفتے لگ جاتے ہیں
ہاں کہیں کہیں پہ تو چیز ڈیٹرن ہی نہیں ہوتا ہے وہ بولتے ہیں کوئی ایشو ہے یا اپ نے خود ہی کچھ کیا ہے یا خود ہی توڑا ہے یا خود ہی کچھ جس میں گوٹا لگ
ہاں پس ایسے ہیں چھوٹے دونوں وسے کر وہ ریٹرن والا آپشن نہیں رکھتی ہے اور بےیکار پالتے پیچے دیک بیچتے تھ
آدو آدو میں تو یہ مسئلہ ہے کہ کسی برانڈ میں تو کوئی سائز کی بات کر لے کسی میں میڈیم بہت چھوٹا ہوتا ہے کسی میں میڈیم اچھا ہوتا ہے کسی میں میڈیم بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے یا کسی میں چھوٹا ہوتا ہے ایسے سائز کا بھی میٹر ہو جاتا ہے کہ انسان کوئی اور سائز آڈر دیتا ہے کوئی اور سائز آ جاتا ہے
ہاں
اور بہت سی پلیٹ فارمز ایسی ہیں جو سستے چیزیں تو بیچتی ہیں لیکن وہاں پہ تو یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ہم کوئی چیز آرڈر کرتے ہیں اس کا کلر اگر سفید تو وہ نیلا ہو وہ پیلا آ جاتا ہے پیلا ہو تو وہ لال آ جاتا ہے لال ہو تو کوئی اور آ جاتا ہے
ہاں ایسا بھی ہوتا نا
ہاں یہ والا مسئلہ رہتا ہے
ہاں اور آف لائن آن لائن میں جو بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں اس میں فوٹو جو بھی انی اتنی اچھی لگتی ہیں ا ے میں ریئل میں وہ ہمارے سامنے آ جائے نا تو وسے لگی نہیں ہے
ہاں چونکہ اس میں تو سویدھا نہیں ہے کہ ہم ہاتھ لگا سکتے ہیں ہم
ہاں یہی تو اس میں ہاں یہی اس میں یہ بھی دقت آ جاتی ہے نا دیک کنے میں کپڑا کچھ آ رہا ہے ہاتھ لگانے سے کچھ اور ہے
ہاں
دیکھنے میں تو کافی سندر لگتی ہیں چیز یہی ہے اچھی ہے یہ ڈریس منگا لو یہ بھی اچھی ہے
میرے حساب سے جو سب سے بڑا خطرہ ایک آن لائن شاپنگ کرنے میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم اپنی خود ذاتی ڈیٹیلز اس پہ بھرتے ہیں چاہے وہ اکاؤنٹ نمبر ہو گیا یا آپ اپنا نام ہو گیا یا اپنا فون نمبر ہو ہویا اس میں بھی چانس رہتے کہ کہیں نہ کہیں پہ ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہو جائے یا ہمارا ڈیٹا کسی بھی ٹائپ کا ڈیٹا ہمارا لیک ہو جائے وہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل کے زمانے میں
ہاں آج کل فیک آئی ڈی سارے بہت ایسے ہی ہو رہے ہیں
ہاں ہیکنگ ہو رہی ہے بہت سارے مسئے ہو رہے ہیں جن سے آد دھودو نے تو پھر خودکشی ہی کر لی
ہاں ہاں اسی لیے تو بے آف لائن شاپنگ سے ہی بہتر ہے کہ اس میں ٹائم برباد ہوتا ہے پر اسی لیے اس میں یہ ہے کہ اپ جیسا ا چ ہے ویسی چیزیں خرید سکتے ہیں جیسا کپڑا ہاتھ لگا کر
آن لائن میں تو انسان اگر دیکھنے پہ رہ جائے تو دو گھنٹے چار گھنٹے بھی فون پہ ضائع ہو جاتے ہیں اور لیتا کچھ بھی نہیں ہے
ہاں
ایا نشہ ہوتا ہے نا وہ ایسا ہی بن جاتا ہے کہ میں آڈر کروں گا میں آڈر کروں گایا دیکھتا رہوں گا دن بھر ایسے مجھے یہ لینا ہے مجھے یہ لینا ہے اس سے نشہ جیسا بن جاتا ہے
ہاں کافی لوگ ہوتے ہیں ایسے کافی ای بہت سے سبھی ایسے ہی شخص ہوتے ہیں بہت سے لوگ جو فون میں ہی دیکھتے رہتے ہیں یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے پھر بھی انہیں کر نہیں پاتی ای اچ اچھا
ہاں اس لیے ہمیشہ چاہیے کہ ہم اپنا قیمتی وقت تھوڑا اور آف لائن ہی شاپنگ کرے چونکہ ہم خود سے ایک اچھا اور بہترین چیز اٹھا سکتا کہ جو ہمیں دوبارہ بدلنا یا کوئی بھی مسئلہ ہونے کی کوشش وہ بات ہی نہ ہو اس کی
ہاں اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ آف لائن شاپنگ زیادہ بہتر ہوتی ہے
جی آف لائن تو بہتر ہے خالی اس کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ ٹائم لیتا ہے اور
ہاں ہاں ہاں مسالحہ کی یہ بات کیے اس میں ٹائم ہی وہ نہیں ہوتی ہے
ہاں ہاں کوئی ہوتا ہے جس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے وہ بزی ہوتا ہے یا کوئی بزنس کر رہا ہے یا کوئی کسی کمپنی میں ہے اس کے لیے تو آن لائن شاپنگ بہت بڑھیا ہے آپ دیکھ لیجے کوئی رشتے دار آ گئے کوئی رشتے دار آ گئے یا کوئی اور آ گئے تو ہم آن لائن آرڈر بھی کر سکتے ہیں کھانا سارا منگا سکتے ہیں کسی بھی مسئلہ کے بغیر سب سے بڑھیا تو اس میں یہی بات ہے
ھممم